وعلیکم السل اسلام جی کیسے ہیں آپ
بس آپ بتائیے سب خریس
سب بھڈیا اللہ اللہ کرم ہے
اچھا اور بتائیے ہاںء ماشااللہ گرمی اتنی ہو رہی ہینا بس ہاں گرمی کی وجہ سے
ارے دو چار دنوں سے دو چار دنوں سے بہت حالت خراب ہو گئی ہے اتنی تکلیف وہ بھی ہے ہمیں
ہاں ہمارا بھی وہی بس وہی حال ہے کہ بہت گرمی سے ہم لوگ بھی بہت پریش انا ہے باہر نکلنے کا دل نہی کرتا لیکن مجبوری کام ہے تو جانا پڑتا ہے اور پھر ایسے لگتا ہے جیسے بس شریر میں کچھ نہیں بچا ہے بہت ویکنیس تازہ
صبح صبح تو پھر صبح صبح باہر تو تب بھی ٹھیک لگا ہے لیکن اندر بالکل نہیں بیٹھا جا ہےب ب اندر گھٹن ہو ج گی بہت زیادہ
ہاں گھبراہٹ بہت ہو جاتی اللہ تعالی بچا ہے سب کو اس سے ہاں اللہ کہ ضرور اور بتائیے شربت وغیرہ بھی طرح بھی پی لو
نہیں وہ بھی خالی دو منٹ ہاں دو منٹ کا کھیل ہے وہ دو منٹ بعد پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے
پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے بچوں کو تو ہم کوشش کرتے ہیں پانی کیسے بھی کر کے پلائیں تو شربت دیتے ہیں بنا کے رو افضہ دیتے ہیں لیکن وہی ہے ن کہ وہ بھی زیادہ پلانا بھی نقصان
ہاں نہیں ہم نے تو اپنے بچوں کو تعلیم دیے بھائی تم صبح صبح پانی ہر حال میں پیو تو صبح خالی پیٹ میرے بچے تو پیتے ہی ہیں
ہاں جی ہاں جی ہاں وہ تو میں نے بھی بول رکھ کھائے تو پیتا ہی ہے لیکن وہی ہے نا سارا دن پھر وہ کم نہ ہو جائے گرمی
ہاں وہی تو اور میرے چھوٹی والی چھوٹی والی بیٹی تو میری اتنی آلسی ہے وہ پانی نہ بھرنا پڑے کر کے پیتی نہیں ہے پھر بعد میں تو کئی بوتلیں فریج میں رکھنی پڑیں گی خالی کر کے خالی
اچھی بات ہے میرا بیٹا فریج کا میرا بیٹا فریج کا پانی نہیں پیتا یہ بہت اسے بالکل نہیں پیتا ویسے ہاں کولڈ ڈرنک پیے گا ہاں سربت پیے گا سب پیگا لیکن فریج کا پانی نہیں پیتا وہ نارمل ہاں ہاں نہیں نارملی پیتا ہے میں پیتی ہوں فریج کا مجھے بہت پسند ہے ٹھنڈا پانی ہاں وہ نہیں پیتا ہ نہیں وہ ٹھنڈا پانی نہیں پیتا باقی وہ سربت ہاں جیسے مینگو شیک یا کیلے کا شیک ان میں سب کچھ لیکن ہا پی ٹی اے نہیں کوئی فریز کا پانی کام ہی پیتا ہے۔
اچھا صحیح ہے تو یہ عادت تو ہمم نہیں یہ عادت تو خیر بڑھیا ہے فرج کا تو نہ ہی پیو تو اچھا ہی ہے اس کے بدلے مٹک
نہیں میں نے مٹکا وٹکا تو نہیں رکھ رکھا کیونکہ دیکو پھر وہی ہے نا دس دس چیزوں کو بننا بھی بڑا مسلہ
ہاں وہ تو ہے ایک تو ویسی ٹائم نہیں ہے پھر گرمی میں اور حالت کاویا
ہاں گرمی میں اکیلے تو ہم لوگ ہیں ہمارے ساتھ کوئ مدد کے لیے تو ہے نہیں تو وہ یہ کہ ہے اپنے حساب سے دن کا دن کا گزارا کرنا ہے
ہومم سہی بات ہے اچھا
آ بس ہاں
عید عید صحیح ہو جاتی
ہاں ہاں ہاں ہاں بڑھیا وہی شام تک نپٹی ہی گیا تھا سب لوگ مہمان لوگ چلے گئے تھے تو اچھا ہی لگا
جی ہمارے یہاں مہمان وغیرہ شام تک چلے گئے تھے لیکن کل کے نہیں گرمی تھی نہا بس نہ
ہاں ہمم وہ تو خیر ہے ہی جب زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے تو پھر اور گرمی لگتی ہے یہ میں نے دیکھا ہے نا ہاں
گرمی بہت ہی کل فورٹی فائیو ڈگری تھاپ تھاک
ہاں ہاں ہاں آرام سے ہو گئے تھا وہی تو
گھر میں تو بھی ٹھیک لگ رہا تھا اگر کہیں باہر جانا پڑ جائے تو بس ماشاءاللہ پریشان ہو جا تی تھے دماغ ہی خراب ہو گیا تھا کیا کرنا ہے ہاں ہاں
مجھے خود شام کو سامان لانا تھا تھوڑا بہت لی لیکن وہی سامان نکلنے کو دےلے نہیں ہم نے کہا ہم نے کہا انہیں تو اب ہم کال ہی لے کے آئیں گے
ہاں میں نے اپنے شوہر کو فون کر دیا تھا میں نے کہا اؤ گے تو سب لے کے آنا جائیں گے بالکل بازار ہاں بالکل نہیں تھا بالکل
بہت لیکن شام تک بھی ایسی گرمی ہو گئی ہے جیسے شام شام کو ٹھیک ہو جانا چاہیے موسم لیکن شام کو کو تب جاتا ہے ادھر
ہمم ہمم ارے شام کو تو ایسا حالات بن گئے کہ ہمیں تو بالکل من ہی نہیں کرا کہ کچھ کر لے جیسے سب مہمان وغیرہ چلے گئے تھے تو سوچا تھوڑا گھرور ور سب ن لکھ نہیں ہوا ہی نہیں ہمت ا اتنا کچھ کرنے کے لیے پھر ہم نے کہا دیک پو آپ کل کرتے آج کریں گے دھیرے دھیرے کیکہ جب سب لوگ آتے تو تھوڑا تو پھیلارا ہو ہی جاتا ہے
ہاں ہاں ہاں کیوں نہیں
ہی
وہی تو بالکل بہت بستتا بستتا نہیں گرم ہو جائے گا گرمی کے ماگے ہم تو زمین پہ پہن کے نیچے چٹائی بچھا کے سووئے
ہاں لیکن یار میرے ساتھ دقت ہے میں زمین تو سجاؤ تو میری کمن میں درد ہو جا ہےھر
ہاں یہ تو ہے ن یہ گدا ودا ڈال لو نا ایک گدا ڈال لو تو پھر دقت نہیں ہوتی ہے میرے کو تو خیر عادت ہے میں تو یوگا مٹ میں وہ کر لیتی ہوں یوگا میٹ بھی چھا لیتی ہوں تو وہ صحیح کام کرتے تو اس میں ہی سوتی ہوں میں تو
ہاں ہاں نہیں اچھا رہتا گرمیوں میں تو زمین پہ سونا تو ویسے بھی فائد ما ہوتا ہے امیر عمر کی تکلیف اور ہمارے تو کمر میں اور درد ہو جاتا ہے
ہاں ہاں تکلیفیں بڑھ جاتی ہے نا ہاں صحیح بات ہے نہیں لیڈیزوں کا تو رہتا ہی ہے ایک بار جب ہوتی ہے تو کمر درد تو اور ان کے تو رہتا ہی رہتا ہے
ہوں ہوں
سے لیڈیز کے سات ہی پرابلمم ہی ہے اٹھارہ انیس سال کے بعد سے کمر کمر کا مین رہتا ہے وہ جاتا ہے
کمر کم ہاں وہ وہ یہ ہوتا ہے نا کہ توب ہم پیریڈس وغیرہ آتا تو کمر کا درد کو پیٹ درد کا لدرد تبھی سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے ارے یار ج عورت کے لیے تو زندگی بھر کے لیے تکلیف
ہوں کبھی کبھی کوئی کوئی عورتوں کے لیے تو بالکل ذہنمی ہی بن جاتا ہے جینا تو بہت دشوار ہو جاتا ہے ان کا جینا کو اتنا سارا کام کر انے بچوں کا کھانا وانا بن اپنے سے آگے وہ کرو اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پانی تک بی کبھی کبھی کسی کسی عورت کی تو حالت بہت خراب ہو جات ہے
ہوں ہ وہ تو ہے کسی کو یہ ہوتا ہے نا کہ اکیے سارا سر پہ اس کے آ پڑتا ہے تو بڑا دقت ہوتی ہے میری کھانا ہے ان کیا کوئی نہیں ان کی ساس سسر دیور ج نند وغیرہ سب ہے لیکن کام کرنے کے لیے مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے اکیلی بچاری پورے دن کام کرتی ہیں اور اتنا مجھے تو کچھ کہ وہ اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ دو دن چار دن کے لیے اپنی امی ابو کو پاس بھی جا سکتے ان کے سس بزرگ ہے تو ہاں سس ب بزرگ تو ان کییکھ بال کی ینشن رہتی ہے چھڑ نہیں جا سکتی تو بھیا بہت ہی دکھی ہوتی ہے اگر ایک دل کو کوئیر اسسی میں جانا بھی پڑ جائے تو اپنے پڑوسیوں سے بول کے جائیں گی اسے بول کے جائیں گے
بتاؤ یہ بھی دقت ہی ہے ایک ایک دو دو لوگ ہیں نا تو گھر میں ہاں ایک ایک دو دو لوگ ہیں تو لائن لائن اے چل جا چلو بھائی اتنے دن میں چلی آتی ہوں اتنے دن تم چلے جاؤ ابو امی کے پاس ہے نا اکیلے
انی ہے لیکن وہ باہر رہتی ہے ساتھ میں بھی رہتی تو وہ۔ میں ساس سسر ہیں۔ ایک نند بھی ہے چھوٹے دیور یہ تو بہت ہو جاتا ہے۔
بہت ہو جاتا ہے اور ان کا گھر بھی بڑا ہے بتاتی ہے مجھے صاف صفائی کرنے میں دو گھنٹے کے قریب لگ جاتا ہے بتاؤ ہاں۔ تم کھانا صحیح پھر سارا کام کر کے نک
صحی بات ہے ہاں۔ صفائی کرتے وقت تو لگتا ہی ہے اچھا ہی چھوٹا گھر صحیح ہے جتنا بڑا گھر اتنی صفائی کرنی پڑتی ہے پھر۔
کمروں میں کون سا کمرہ تم بنا صاف چوڑ دو گے پھر آنگن اتنا لمبا چوڑا ہے۔ ہاں اتنا لمبا ہے۔ گاؤں میں۔۔۔
ہاں لگتا تو اچھا ہے لیکن وہی صاف صفائی کرنے میں مینٹین کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس میں۔ ہے نا؟
بھی ہے تو ان کو وائٹ واش وغیرہ بھی سب۔۔۔۔ کرانا کہہ رہی ہے۔ میرے کو بھی ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں کرواؤں کیونکہ معلوم ہاں۔۔ ہاں وہ اسی لیے کری میری بالکل ہمت نہیں بڑ رہی سب کہہ رہے مجھے لگ رہا۔۔ بس میرے کو سب بول تو دیں گے۔۔ اور کرنا تو سمبجی کو ہے۔ ہاں سامانیہ نکالنا رکھنا صاف کرنا بہت بڑا کام ہے۔
اور جتنا جب بڑا گھر ہے ہاں جتنا بڑا گھر ہے اتنی زیادہ سامان۔۔۔ ہو جات
ہاں پھر وہی ہے۔ انسان پھر اسپیس کے اکارڈنگ سامان بھی۔۔۔
وہ اپنے آپ ہوتا چلا جاتا ہے بڑ گاؤں میں تو بیڈ ہی چار چار ہوتا۔۔ گھروں میں
ہاں۔ صحیح بات ہے ہ ہوں ہ ہ اچھا۔۔
کیا کرے لیکن جب ج کوھ کہتے ہیں نا جو پریشان ہے کہ ہمارا گھر چھوٹا ہے کوئی پریشان ہے کہ ہمارا گھر بڑا ہے
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں سکون تو ک چاہے چھوٹے گھر والا بھی ہاں یہ تو آپ م نے بات صحیح کہیے جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ اس میں سنوش نہیںگا
نہیں ہے اسے وہ چاہیے جو دوسرے کے پاس ہے
سحی بات ہے
اور ہاں ہاں بس یہی ہے اور ابھی تو بسس اب جانا ہے اپنے امی او کے پاس جانے کے لیے بھی دل نہیں کر منع بھی نہیں کر سکتا ہم نہیں آ رہے کیونکہ بے بھی رہتا ہے اور جانے کے گرمی کو دیکھ کے من کیک کہ دیکو ہم جائیں گے سسرال اب سسرال میں کوئی بیٹھنے والا ہے تو تو کام ہوتا نہیں ہے چاہے تمہیں گرمی ہے چاہے سردی ہے سسرال میں تو کام کرنا ہی پڑتا ہے تو بھیا ہی سوچ رہے ہیں کیسے نکالے بگوان اللہ مدد کری گا جی ج ہے
چلو ہو جائے گا جیسے بھی گرمی کا ٹائم بھی نکل ہی جائے گا جیسے سب ٹائم نکلتا ہے نا ہاں نو پا چل گا ہے نا یہ ابھی اس ٹائم پہ ہوتا ہی ہے تھوڑا سا
ہ ہ ہ اور ہم نے تو تھوڑا سا توگر بھی پریشانی ہے تو ہم تو زیادہ سربت وغیرہ ٹھنڈا بھی نہیں سکتے
ہاں میٹھی چیزیں یہ نہیں صحیح بات ہے ہاں ہاں آپ بس پانی پیجیے اور کھیرا زیادہ سے زیادہ کھائیے آپ ھ گا ہاں کیونکہ یہ چیزیں ہیں تھوڑا سا خربوزہ بھی تھوڑا میٹھا ہو ہی جاتا ہے ہے نا
نیچرل میھا جو
ہاں وہ تو خیر نہیں کرتا صحی بات نہیں جیسے مینگو آپ کے لیے سان کرے گا نا ہاں ہاں ہاں ہاں تو واٹر ملن تھوڑا بہت کھا لو واٹر ملن مک میں نا ادر وائز
چلو یار گرمی میں سب تو بگوان اللہ اللہ حفاظت کرے
ہاں صحی بات ہے چلے ہاں اوکے اللہ حافظ حافظ